ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام سب خری سے
جی جی سب خیریت تعیلہ کی مہربانی ہے تم بتاؤ کیا کر رہی تھی
میں تو بس عید آ رہی ہے تو سوچا اس کے لیئے شاپنگ کر ل جائے
چلو بہت اچھا سوچا میں بھی بیٹھی تھی تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا بہت تم سے پوچھ لوں کچھ سائٹ وغیرہ کیونکہ آج کل آن لائن کا بھی اتنا پتاہ نہیں چلتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو جاتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کچھ تو میں نے کہا چلو آپ سے پوچھ لوں آپ نے کچھ کیے ہیں آن لائن آپ کو پتا ہے کچھ سائٹ وغیرہ کا
دیکھو آن لائن تو بہت وہ چیزیں ہوتی ہے بٹ ٹرسٹ کہاں کر سکتے ہیں ان پہ ہم
جی جی یہ بات تو صحیح ہے آپ کو دیکھو آج کل تو ٹرسٹ پہ تو کوئی رہا ہی نہیں ہے کیونکہ ایک چیز کی انہوں نے ہزاروں کاپیاں تو بنا دی ہوئی ہیں اب ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے یہ بھی چیز تو ہو گئی ہے نا
جیپ میں نے تو اتنی ساری آن لائن سائٹ دیکھی تھی پر ان کے پھر بع میں جیسے وہ لوگ خرید کے اپنے ریویوز ڈالتے ہیں میں نے وہ پڑھے تو میں نے ہائی اللہ اپنے پیسے خرچ کر کے بھی اتنا تمہیں بری چیز سامان مل رہا ہے تو فائدہ کیا ہے آن لائن خریدنے کا
جی جی یہی تو بات ہے سارا یہی چیز کا تو مسئلہ ہو جاتا ہے دیکھو نا پہلے ہم سوچتے ہیں اتنا ٹائم بھی لگایا اپنا ٹائم بھی ضائع کیا تو ہمارے ہاتھ میں حاصل بھی کچھ نہیں ہوا تو اس کا بھی کیا فائدہ یہ بھی بات
جی اور مانا مان لیا
جی
جی مان ل ا گگر کہ ہمیں باہر جانا جا کے گھر سے ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے فیسلٹی کی جگہ تم دیکھو تو ڈبل کیسے تمہارے جا رہے ہیں
جی جی دیکھو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اچھے اگر اپنے دیکھو نا اچھے اپنے پیسے اگر ہم صحیح جگہ پہ لگائیں گے غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا دیکھو اللہ باگے خوش ہو جائیں گے اگر ہم اپنے وہی پیسے ایسے ہمضیاق ے فتویز میں ہے بارےا آپ کو پ ہی آج کل بہت س سائ پہا ا ساری ویب سائ جاتی ہے نا سول میڈیا پہ تو میں ویسے کہیں پہ دیکھا میں نےا کچھ منگواتی ہوں میں نےڈر کیا تو میں نے اتنا پیارا نا وہاں پہ میں نے کرتا ہی دیکھی بہت اچھی تھی ان شاء اللہ اتنی پیاری تھی نا تو میں نے نا میرا دل ہی آ گیا اس میں تو میں نے کہ نہیں کو لینی یہی ہے میں نے آرڈر کیا سب کیا اس میں نا سی او ڈی والا آپشن بھی تھا میں نے کہا چلو اچھی بات ہے تو میں کہیں باہر ت تو مجھے کال آیا میں نے نا وہ پارسل میری امی نے لے لیا تو میرے کو کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ ہو گئی تھی پتہ ہی ہے آپ کو ایکسائٹمنٹ میں کتنا عنددہ ہوتا ہے کہ مجھے لینا ہے مجھے ڈالنا نا کر اب میں جب گھر پہ آئی جب میں نے اس کو کھولا اتنی میں نے شہدت سے اس کو کھولا جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا او ہو ہو الائی بچائے اتنا بری حالت تھی نا
جی وہی تو ب اپنے پیسے بھی ظاہر کر رہے ہو تم اور تہیں سامان بھی ایسے مل رہا ہے
جی اور اور میں نے اتنے فون کیئے اس آدمی کو اتنے فون کیے اس بندے نے میرے ایک فون نہیں اٹھایا اور جب اس نے اٹھایا تو جب میں نے اس کو آگے سے بتایا کہ ہاں بھائی تم نے تو مجھے یہ دیا ہے اور اس نے بولا کہتا میم ہمارا اتنا کام ہوتا ہے آپ تک پہنچانا پیچھے سے آیا وہ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہوتا ناتم میں نے کہ لو جی پھر اس کے بعد تو میں نے ہاتھ ہی کھڑے کر دی میں نے کہا تو نہیں میں لیتی یہاں سے کیا ہی پتا کیا ہی ہو جائے
جی باہر باہر سے لینا پھر بھی پھر بھی ایک اچ اچھی وہ ہو جاتی ہے کہ ہم باہر سے لے رہے ہیں ہم کپڑا دیکھ کے اپنا سائز دیکھ کے اپنے سکون سے اسے پہن کے گھوم سکتے ہیں ہمیں اس کپڑے کا پت ہوتا ہے
جی جی ایک تو کپڑے کا پتا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے جی کہ اگر یہ ک کپڑا صحیح ہے دیکھو آن لائن میں کیا ہے ہمارے جتنے پیسے ہیں نا اسے ڈبل ہی لگتے ہیں کیونکہ آنے کے پیسے بھی وہ لگاتے ہیں اب یہی جی اگر ہم یہی چیز اگر ہم باہر جا کے مارکیٹ سے کچھ دیکھ رہے ہیں دیکھو ہم اس میں سو دو سو کم بھی کریں گے فائدہ ہی ہو رہا ہے نا اور دیکھو چیز بھی آس آ جائے گی دوسرا نمبر ہمیں یہ نہیں ہوگا ارے وہ بندہ واپس نہیں کرے گا کیوں ہم نے اسے پیسے لے ہمے بات کر کے ہم نے اسے لیا وہ واپس کرے گا آن لائن میں کیا رہتا ہے عوام نے کوئی چیز لائی ان کا اپنا پروسیسنگ ہوتی ہے سیون ڈیز کے اندر اندر میں ریٹرن کرنا ہوتا ہے پھر بیچ میں کچھ اور آتا سات ہیں وہ ان سب کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے جی اب اس کو ریٹرن کرو پھر کیا پتاہ ہمیں وہ سائز آئے نہیں آئے ہمارے پیسے بھی ضائع ہوں ہمارے پاس چیز بھی نہ آئے وہ بھی پھر بات صحیح نہیں ہوتی
جی وہی
جی
اور جو سادگی ملتی ہے نا کپڑے کو چھوپ کے دیکھنے میں پھر ہم کیسے لگ رہے اس میں کیسے نہیں ہم پ ایک پہن کے اسے دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں پت چل جاتا ہے کہ ہم اس میں اچھے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں
جی جی سب سے بڑی بات ہی یہی ہو جاتی ہے دیکھو نا اتنا سمے بھی ہم نے ضائع کرنا ٹھیک ہے وہ بھی تو بہت قیمتی ہوتا ہے سمے بھی ہمیں چ لو اتنا ٹائم لگا کیونکہ آن لائن شاپنگ تو ایسا ہے نہیں ہے تم نے آنکھیں بند کی اور تم نے آڈر کر دیا اس کو بھی ہزار بار دیکھ دیک ہوتا ہے ریویو دیکھنے ہوتے ہیں کا کیش آن ڈلیوری دیکھنا ہوتا ہے پیمنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سوٹ کرے گا ہمارے بجٹ میں ہے کہ نہیں ہے یہ بھی
جی جی جی جی
میں تو ان سب کا بہت ہی زیادہ دیکھ کے کرتی ہوں پھر اس میںپ پھر ہوتا ہے کہ جب ایک بار ایسا ہو جائے نا کام پھر ہوتا ہے کہ یار اس سے اچھا ہے نا بندر باہر جائے باہر سے کچھ دیکھاائے
اور آن لائن کے ایسے نہیں ہے کہ بہت سارے اس کے اچھی وہ بھی ہوتی ہیں تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے تم اپنا کوپن بھی لگا سکتے ت وہ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہو باہر سے
جی جی وہ بھی ہے دیکھو کئی کئی چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے تو کپڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ پر دیکو نا اب ہمیں ایک بار ایسے کام ہو گیا ہو تو پھر تو اگلی بار ہم یہ کام کرتے ہوئے تو تھوڑا سا تو گھبرائیں گے دیکھو پیسے زضیاد تھوڑی کریں گے پیسے بھی تو کمانے ہیں پیسے بھی تو کما کے ہم نے آگے لگانے ہیں ج جی جی ہم کسی کو کریں جس کا کسی کا بھلا ہو جائے دیکو آن لائن میں بھی تو بھلا ہی ہے نا ہم کسی کو کر رہے ہیں بٹ ہمیں ہمارے ساتھ ہمیں وہ چیز نہ ملے تو اس کا بھی کیا فائدہ
جی وہی
کئی کئی چیزوں کے لیے تو بہت اچھا ہے جیسے انشاء اللہ ہو گیا جیسے یہاں پہ جی جی جی کھانا من منگوا لو دووائییں منگوا لو
آج کل تو پانچ منٹ میں بھی آنے لگے ہیں
جی جی اب اپنے گھر پہ ہمارے گھر پہ جیسے کوئی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے پھوفا ہی آ گئے ہیں کالا آ گئے ہیں آپ ہی آ گئے ہیں اب ہم ان کو چھوڑ کے تو باہر سے کچھ لائیں گے نہیں چلو اس میں یہ فائدہ فٹا فٹ سے اپنا سامان جو چاہیے وہ منگوایا پانچ منٹ میں آ کے آ کے حاضر ہو گا کس چیزوں کے لیے بہت اچھا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے ہے بھی نہیں صحی وہ اب ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے
آج کل تو پہلے پھر وہ پیسے لے لیتے ہیں اس کے بعد س سامان بھی نہیں بھیچتے چاہے تم جتنی مرضی ریٹرن آرڈر مار لو کچھ بھی کر لو یہ لوگ پیسہ ہی واپس نہیں دیتے
جی جی یہ بات تو صحیح ہے آپ کی وہی تو ہو گیا نا فراڈ وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جیس مان لو میرے تو چلو انہوں نے تو ضائع کر ہی دیا کپڑا بھی خراب ہو گیا پیسے بھی خراب ہو گئے میرا ٹائم بھی برباد ہو گیا اتنا میں نے ویٹ کیا میں نے ڈالا تھا کو وہ میں ڈال ہی نہیں پائی کیونکہ میرے پاس آیا ہی نہیں میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ایسے میرے ساتھ آپ آپی کے ساتھ بھی ہوا تھا میں نے ان کو منع کیا میں نے کہا آپ ہی مت کرو مت کرو وہ بولتے نہیں کچھ نہیں ہوتا تو ایسے ہی بول میں نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو پھر جب انہوں نے کیا تو ان کے ساتھ بھی سیم چیز ہو گئی
ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بار ٹھو کر کھا لو اس کے بعد ہی سب مزہ آتا ہے
جی جی میرا تو پھر وشواس ہی ہٹ گیا ان سب چیزوں سے دیکھو کئی سب ہے تو بہت بہت ساری ایپس ہیں اور بہت اچھی اچھی برانڈس والی ایپس ہیں اس میں سے اچھا کپڑا بھی آتا ہے اچھی چیزیں بھی آتی ہیں بڑوں کی چھوٹوں کی سب کی اب پتا نہیں نا انہوں نے اتنی اتنی کاپیز بنا ڈالی ہیں ہمیں کیا پتا اب یہ صحیح ہے کہ یہ نہیں صحیح ہے
وہی ہر بار ایک تو چیک کر کے اسے اچھے سے منگانا ہے تو پھر وہ چیز ہماری ہوتی ہے کہ ہم آرام سے اسے منگا کے دیکھ کے نزاکت سے پہن سکیں
جی جی یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی میں تو اس لیے پھر تو میں نے تو بہت زیادہ ہے اس کو کمی ہی کر کے تم کون سا زیادہ تر کرتی ہو آن لائن کہ آف لائن
میں تو زیادہ تر آف لائن پریفر کرتی ہوں
اچھا اچھا آف لائن سب آف لائن ہی رہتے ہیں یار
جی گھومنے کا موقع بھی مل جاتا ہے باہر جاؤ تو چار چیزیں سیکھ کے بھی آتے ہیں
جی جی دیکھو نا مارکیٹ کا ریٹ پتا چلتا چلتا ہے کیا چل رہا ہے
گھر میں فون میں لگے رہنے سے اچھا ہے کہ ہم خود بھی باہر جائ بچوں کو بھی باہر لے کے جائیں
جی جی یہ تو بات صحیح ہے آپ کی باہر جانے سے تو ہمیں پتتا چلے گا ا نا باہر باہر کا مول چال بھی کیسا ہے
جی یہی چیز اگر آپ آن لائن دیکھو گے آپ کو تو دو گنا داموں میں ملے گی اور یا آپ چیز آف لائن دیکھو گے تو آپ کو اس سے کم ملے گی اور اس میں بھی آپ اور بارگیننگ اور کم کرا لوگے اسے
جی جی دیکھو ہمارا کیا رہتا ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جیسے ہمیں مان لو میں کوئی چیز پانچ سو کی مل رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ آف لائن مان لو آپ آ کو پانچ سو چھ سو کی مل رہی ہے اگر ہمیں یہی چیز ہمیں ایک لالچ ہو جاتا ہے نا جو ہماری سائٹس پہ آتے ہیں ہے نا کومبو ملتا ہے ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اتنے کے مل رہی ہے اور ہم ہمیں دو چیزیں مل رہی ہیں ہمیں پڑ جاتا ہے لالچ ہم سوچ چل چھوڑے یار باہر کون جائے گا ادھر سے ہی منگوا لو جب ادھر سے منگواؤ اور اندر ایک کچھ ہوتا اور ایک کچھ اور ہوتا ہے
اور من خراب ہو جاتا ہے
اس سے اچھا پھر سوچتا ہے کہ یار باہر ہی نہیں چلے جاتی اس سے اچھا میں کچھ لے ہی آتی میرے پیسے بھی نہیں ضائع ہوتے کام میں لگ جاتے کچھ پھر ان سب چیزوں کا افسوس ہوتا ہے
ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی جی مجھے بھی بہت اچھا لگا خدا حافظ
اللہ حافظ